ہلو
وعلیکم السلام کیسے ہو
جی اللہ کا شکر ہے الحمد للہ آپ بتائ کیسے ہو
ا شکر اللہ کا سب ب
گھر گھر میں سب ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے سب خیریت سے ہیں اپ بتائیے ت وہاں سب ٹھیک ہے
جی جی شاپ کییریت ہے اس ٹائم سب ٹھیک ہے فلحال کچھ کچھ نہیں بیٹھی تھی
سوچ رہے ہو بھے بیھے کچھ نہیں واک کر رہی ہوں کیونکہ وک کرنا بھی ضروری ہے تھوڑا سا گھر میں ہی چل ل پھر لیتے ہیں تو باڈی صحیح رہتی ہے فٹ
ہاں یہ بھی ہے پر ٹائم ابھی دوپہر میں
نہیں روم میں ہی وہ کر ہے ای سنی کہ میں باہر جاؤں ہو کر ہے نہیں بھائی اتنی گرمی ہے کون چا رہا ہے ویسی باڈی
نہیں بالکل بالکل بہت زیادہ ایسے میں تو یہی بہتر ترے جتنا پانی پیا جائے نا اتنا پانی پیو بھائی
ہاں بالکل پانی پینا چاہیے پانی سے ہی باڈی وہ ہوتی ہے بس ورنہ کھانا کہاں کہاں کھا رہا ہے کوئی نہ کھایا جا رہا ہے
بالکل
پانی پیو دوسروں کو بھی الا اللہ تعالی خوش ہو گا انسان کی خوش ہوں گے دعائیں دیں گے
بالکل پانی تو مطلب جتنا ہی پیا جاتا ہے مطلب پانی اتنا پانی تو پینا ہی چاہیے جتنا ہمارے شریر کو ضرورت ہے
ہ م پانی پینے کا بہت
گرمی گرمی میں تو جتنا بت مات میں لیکن اب جی ا گرمی پڑ رہی ہے وہ تو ڈبل پیو فائدے بھی نا فائدے تو ہے ہی آپ بتاؤ
ب یہ شریر ہمارے سب سے بڑا تو یہ ہے کہ ہمارے شریر کی تاپمان جو ہمارے شریر کے اندر کی گرمی ہوتی ہے اس کو نینترت کرتا ہے اس کو مطلب جت اتنا پانی پیتے ہیں ہمارے شریر کی گرمی کنٹرول رہتی ہے ہ پاچن شکتی ہماری پاچن شکتی میں بھی سدھار لے کے کیا آتا ہے جتنا ہم پانی پئیں گے پیٹ صاف رہے گا پیٹ سے سبندت کوئی بھی روگ نہیں ہوگا ایک ایس وغیرہ جیسے ایسیڈیٹی ہو جات یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی یہ ہے پانی تو جت اتنا ہی پیو اتنا ہی ہے اور
پانی کی ضرورت زیادہ ہے
وشاکقت پد پدارھ ہوتے ہیں مطلب جیسے آپ وہ لگا لو جیسے گیس بناتے ہیں ایسڈ بنتا ہے
اس گرمی میں زیادہ بن رہا ہے نا کیونکہ سب ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں
ہاں تو یہ ہے بس یہ ساری چیزیں ہمارے نکل آتی ہیں یورین کے ذریعے باہر آ جاتی ہیں ک پانی اور سب سے بڑی بات ہے جتنا بھی ہم پانی پیتے ہیں ہماری اسکن گلو کرتی ہے
بالکل یہ تو
ہاں توس پانی تو سردی ہو یا گرمی ہو اتنا تو پینا ہی چاہیے جتنا ہمارے باڈی کو ضرورت ہے گرمی میں تو چلو پی لیتے ہیں ہد سے زیادہ ہی پی لیتے ہیں لیکن سردیوں میں تو مشکل ہو جاتا ہے پانی پینا
پھر بھی سردیوں میں پینا چاہیے
یہ تو پانی تو سردی ہو گرمی ہو پیا ب ہی چاہیے
گرمیوں مطلب سردی میں بہت سے اوائڈ کرتے ہیں پانی پینے
ت پانی جیسے کھانا کھا ایک تو ہم اگر جیسے کھانا کھانے بیٹھے ہیں اور اس سے پہلے ہم کوو پیاس لگ رہی ہے پانی پیتے ہم ترنت کھانا کاتے ہیں تو بہت اچھا خالح ہوتا ہے
اس سے ہم اوور ریٹنگ سے بھی بچ جاتے ہیں
ہاں یہ ہم پھر اتنا کا پاتے ہیں جتنا نہ ہمارے پیٹ کو ضرورت
ضرور اور خوب چب جما کے بھی کھانا ٹھ اس کے ہمیں لگنے لگے کہ ہاں ہمارا پیٹ پھر گیا ہے
بالکل بالکل پاچر پاچن شکتی بھی دیکھ کا ہوگا اپنے پاچن شکتی مجبوط ہوتی ہے کبھی پیٹ میں گیس نہیں بن سکتی اگر ہم پانی پیتے ہیں بالکل نینترت ماترا میں جیسے باڈی کو مان لو سات ا ایسے سات گلاس ضرورت بھ لو دن میں سات آٹھ گلاس تو اتنے اگر ہم نے پی بالکل بالکل اتنا پی لے تو یہ جو ہم اسکن پہ د لو آ جائے پیٹ کے سارے روگ دور ہو جائےیں
ایک بار مطلب اکیس اکیس بائیس دن تک یہ کنٹینیو رکھیں گ تو ہماری باڈی کو بھی عادت پٹ جائے گی اور ہم دیک کہ ہمارے شریر میں نا الگ الگ طریقے کے وہ آ رہے ہیں فرق دکھ رہے ہیں اسکن گلو کر رہی ہے اور باڈی ہائڈریٹیڈ ہے ایکٹو ہے انسان اچھا فیل ہو رہا ہے
ہاں بالکل بالکل آر ای اس کا پانی بھی پی سکتے ہیں
یارو آپ ہو گیا ستو ہو گیا جو کبانی ہو گیا
ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے یہ پانی کی وجہ سے ہی تو ہوتا ہے
آ بالکل
پانی پریاپت ماترا میں نہیں پی رہے جیسے اب گرمی ہو رہی اب دیکنے کو مل رہا ہوگا لووں کو ڈیہائڈریشن سب سے زیادہ ڈ ہائڈریشن میں ہوتا ہی ایک دم ویکنیس ہی میں محسو ہوتی ہے سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے ہے نا یہ سب پھر پانی کی وجہ سے ہی ہوتے ہے تو جتنا
ہاں جی
ج یہی تو جتنا ہو سکے اتنا پانی پیو
اس چھوٹوں کو بھی ہائڈریٹیڈ رکھو یہ پریشان ہے گرمی میں
ہاں ہاں یہ تو اپنے کھیل میں لگا پڑا ہے اس کو تو
نہیںائ چھوٹیے چھوٹیے بچوں کو دس ہ تھوڑا سد ایک
اس کا تو دھیان رکھتے ہی ہے باق جو لوگ جیسے ہم لوگ باہر جاتے ہیں اسکول کالج جاتے ہیں بچے
ہ
یہ جو بھی کوئی باہر جا رہا ہے باہر جا رہے ہو بھائی پانی پیو کہیں رک رہے ہو تو بیچ میں پی لو گھر پہ آ کے پیو پانی تو پھر ڈیہائڈریشن نہیں ہوگا
نہیں جیسے باہر جا رہے ہیں ان کو بوٹل میں کر کے دے دو آپ او آر ایس ڈال کے دے دو تاکہ وہ پیتے رہے بار بار یہ تو ہماری ذمہ داری ہے نا جو گھر سے مرد باہر جا رہا ہے اس کا خیال ر کہ ہم یہ یہ کر دے د جس سے باڈی ہائڈریٹڈ رہے
بالکل بالکل اور جیسے آپ سنا ہوگا جس ڈٹرس وغیرہ بھی بولتے ہیں کہ جیسے اگر ہم پانی پرت ماترا میں پیتے ہیں نا تو کبھی بھی ہماری لائف میں کڈنی خراب
ہاں ہمارے جو اندر کے ٹکس وہ نکل جاتے ہیں اس کے تھرو
ہاں وہ ہمارے یونین کے تھرو باہر نکل جاتے ہیں اگر ہم پانی پریاپت ماترا میں پیتے ہیں تو
پینا چاہیے
ہاں وہ ہماری کڈنی کے آس پاس ایک دم کسی کو بھی جمنے نہیں دیتے جو بھی
ہاں جب پیریڈ ہوتے ہیں پیریڈ میں زیادہ تر پانی پینا چاہیے انسان سوچتا ہے چلو کوئی بات نہیں پ لیکن پیے گا جتنا انسان پانی پی گا نا اتنا صحی
بالکل بالکل اور اور ڈاکٹر تو یہ بولتے ہیں جیسے جن کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے دقت ہے یہ فریش نہیں ہو پ باتے صحیح سے صبح کو وہ ایک اٹھ کہ سب سے پہلے ایک گلاس گنگنا پانی پیئے گنگونے پانی سے میں نے دیکھا ہے سب سے فاسٹ اور سب سے جلدی پیٹ صاف ہوتا ہے
ہلکا گو گنا پا تیز کا پیا نہیں جاتا جتنی گرمی پڑ رہی ہے لیکن گنگنا بھی پی لیں گے تب ہمارے ٹاک سینس بيڈ ٹاک سینس جو ہے وہ باہر نکل جاہے
ہاں ہاں گنگنے پانی کا توسب سے زیادہ یہی ہوتا ہے جتنا پانی پیو گے جتنا پانی پیو گے اتنا ہی کم سچ میں کہ بھرپور پانی پیو دن بھر بھرپور پانی پیو کبھی کبھی جی کبھی ایسا ہو جاتا جیسے پانی نہیں اویلیبل ہو پاتا ہے بہت ساری جگہوں تو کہہ رہے تھے کہ بہت دقت ہو جاتی ایک دم ایسے لگتا ہے کہ پتا نہیں چکر سے آ رہے ایک دم ویکنیس سی
پہلے تو نا پانی پرووائڈ ویسے بھی کروا دیتے تھے کوئی کوئی کہ چلو وہاں پہ پانی دوں وہاں پہ د اب تو پیسے کا اتنا ہو گیا کہ پانی بھی پیسوں میں بکنے لگا
بالکل بالکل آپ یہ بتاؤ پیسے میں پیسے میں بک کیا نہیں رہا ہر چیز پیسے میں
ہر چیز بک رہی ہے لیکن پہلے پانی فری تھا نا پہلے پانی کوئی ہوئی بھی ایسے اتنے لتا تھا ہر جگہ پیاؤ لگے ہوئے تھے لیکن اب اتنے پیاؤ نہیں اتنی گرمی پڑ رہی ہے پیاؤ ہر جگہ لگانی
بالکل
جگہ جگہ پہ نہیں ملیں گی کئی کئی کلو میٹر دور ملیں گے گرمی میں کون چل کے جائے گا اتنے دور سے یاوول نے
اب تو جس کو بھی پیٹ سے زیادہ سبندت دقت ہوتی ہے ڈاکٹر سب سے پہلے یہی بولتے ہیں کہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے گنگنا پانی ایک گلاس پینا اسٹارٹ کر دیجے کو والا پانیے گیس ہو رہی ہو گیس ویس کی سمسیا رہتی ہو تو گ پانی پیو اس کا گننا میں ویسے سب سے بڑھیا ہے یہ صبحپ پانی پیو جتنا پی سکتے ہو اور صبح اٹھ کے گنگنا پانی پی لو سب سے بڑی پیٹ میں دقت کب ہوتی ہے جب ہم صحیح سے فریش نہیں ہو پاتے جیسے کوئی بھی دقت ہوتی ہے اسی چیز سے ہوتی ہے
ہاں بالکل یہی دقت ہوتی ہے پانی کا رول بہت زیادہ ہے ہماری کہتے کہ انسان تین دن تک بنا کھائے رہ سکتا لیکن تین دن تک پانی پیئے بنا نہیں رہ سکتا بالکل نہیں رہ سکتا اور اس گرمی میں تو کہتی ہوں جتنی گرمی آپ پڑ رہی ہو اس میں دو ایک ہی دن نہیں رہ سکتا
نہیں تین دن تو بہت دور کی بات ہے بالکل بالکل پانی کے بنا نہیں رہس ہاں یہ بات حی ہے کہ کھانے کے بنا ایک بار کو آدمی گزارا کر لے گا بنا پانی کے تو نہیں رہ سکتا ہم لوگ کہیں باہر چلے جائیں گھر باہر سے اندر گھر میں سب سب سے پہلے یہ لگتا ہے ٹھنڈا سا پانی مل جائے
ہوں
ٹنڈا سا پانی مل جائے گی یہی رہتا ہے بس ہر چیز کا ہر کسی اس کا لائف میں رول الگ ہے سب کا الگ الگ ہے سب کی امپورٹینٹ ہے ب لائف
بالکل بالکل بس اللہ تعالی پانی بچانے کی ہمیں ہدایت دے اور ا اچھے سے یوز کرنے کی ضات ہے چلے پھر بات کریں گے ان شاءلہ چار ل اللہ حافظ